جی
ہلو
ہلو آپ کیسے ہو
میں ایک دم ٹھیک ہوں اور بتاؤ آپ کیسے ہو کیا چل رہا ہے آج کل
میں بھی اچھا ہی ہوں آج کل دیش میں راجنیتی بہت تیزی سے بدل رہی ہے تمہیں لگتا ہے کہ پچھلے کچھ ورسوں میں سب سے بڑا راجنیت بدلاؤ کیا آیا ہے
راجنی ہے میرے حساب سے راجنیتک میں لوگوں کی جاگرروکتا کافی بڑھ گئی ہے پہلے بہت سے لوگ متدان کو بھی گمبھیرتا سے نہیں لیتے تھے لیکن اب آج کے یووانوں بھی راجنیتی میں بہت انٹرسٹ لینے لگے
سی بات ہے سوشل میڈیا نے بھی اس میں بہت بڑی بھومکا نبھائی ہے اب لوگ نتاؤں کے بھشن سرک کی یوجنایں اور وپک کی آلوچنایں ترنت دیکھ سکتے ہیں
صحیح کام لیکن سوشل میڈیا کا ایک نکاراتمک پکش بھی ہے کئی بار غلط جانکاریاں بھی تیزی سے پھیل جاتی ہے جس سے لوگوں کی رائے کافی پرباوت ہوتی ہے
ہاں بالکل اس لیے لوگوں کی جانکاری کی ستیہتا جاننی چاہیے ویسے تمہارے انوسار ایک اچھے نیتا میں کون کون سے گن ہونے چاہیے
میرے حساب سے ایمانداری ہونی چاہیے دوردرشتا ہونی چاہیے جنتا کی سمسیا کو سمجھنے کیمتا ہو اور نرڈا لینے کا ساہس ہونا چاہیے کیول بھاشن لینا ہی پریاپت
میں بھی یہی مانتا ہوں ساتھ ہی نیتا کو شکشا سواستھ اور روزگار جیسے مدوں پر دھیان دینا چاہیے اکثر چناؤ میں کئی وعدے کیے جاتے ہیں لیکن سبھی پورے نہیں ہوتے ہیں
ہاں بالکل صحیح کہا یہ تو اس لیے جنتا کو بھی نیتاؤں سے سوال اش لوکتنتر میں ناگرکوں کی بھومکا کیول ووٹ دینے تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ انہیں ان کے اد دار بھی پت ہونے چاہیے اور ان کے من میں جو بھی دقت پریشانیاں جو بھی سوال ہے سماج کو لے کر بوشیہ کو لے کر وہ ساری چیزیں بھی انہیں دور کرنی چاہیے
تمہیں کیا لگتا ہے کہ یواؤں کو بھی رانیتی میں آنا چاہیے
بالکل آنا چاہیے کیونکہ یواؤں کی جو سوچ ہے وہ نئی سوچ ہے نئی سوچ بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ نئی ارجا بھی ہے تو اسی لیے اگر یوا لوگ راجنیتی میں آئیں گے تو وہ اپنی نئی سوچ اور نئی ارجا کو لے کر آئیں گے اور اس سے رزلٹ یہ ہوگا کہ لوگوں میں جاگروکتا اور بڑھے گی نئی سوچ کے پاس نئی نئی یوجنیں ہوتی ہیں نئے نئے طریقے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں میں کھ پھیلیں گے اور یدی شکشت اور جاگروک یوا نیتا رانیتی میں آئیں گے تو ویوستھا اور بھی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے
لیکن کئی لوگ تو راجنیتی کو گندا چھیتر مانتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں
یہی تو سمسیا ہے لیکن اچھے لوگ راجنیتی سے دور رہیں گے تو بدلاو کیسے آئے گا یہ بھی تو ایک ہماری ہی سمجھ ہے کہ کچھ لوگ راجنیتی کو کندا چھیت مانتے ہیں کیونکہ آج کل کے کچھ نیتا ایسے ہیں جو وعدے تو کافی سارے کرتے ہیں لیکن نبھاتا کوئی بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے لوکتنتر میں کافی صہ پھیلتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے جو ہم سے بولا گیا تھا جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں ہے تو اسی لیے کچھ لوگ اسے گندا چھیتر مانتے ہیں لیکن لوکتنتر کو مضبوط بنانے کے لیے اچھے لوگوں کی بھاگی داری بہت ضروری ہے
ہاں بالکل صحی کہا کچھ لوگوں کی وجہ سے پورا لوکتنتر ہی بدنام ہوتا ہے ویسے دیش کے سامنے ابھی سب سے بڑی رانیتک چنوتی کیا ہے
میرے حساب سے مجے کو لگتا ہے کہ وکاس اور سماجک سمانتا کے بیچ سنتلن بنانا تھوڑی بڑی چنوتی ہے کیونکہ سرکار کو ابھی وکاس بھی کرنا ہے اور یہ بھی سنشچت کرنا ہے کہ اس کا لابھ سبھی تک پہنچائ
اس کے علاوہ بے روزگاری شکشا کی گنوتا کرشی شھیتر کی سمسیایں اور پریاورن سنرکشن جیسے مدے بھی مہتوپورن ہے
ہاں اور ان وشوں پر رجنیتک دلوں کو گمبھیر چرچا کرنی چاہے کئی بار صرف بحث وتیگت آروپ اور پرتاروپوں تک سیمت رہ جاتی ہے
ہاں سنسد کی کارواہ میں تمہارا سب سے تمہارا کیا وچار ہے
میرے حساب سے سنسد لوکتنتر کا مہتو پورن سنستھان ہے وہاں سارتک چرچا ہونی چاہیے تاکہ بہتر قانون بن سکے میں بھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے پرتینیدھی اس کے مدوں کو پربھوی ڈھنگ سے ہوتا ہے
چناو سدھاروں کے بارے میں بھی چرچا ہوتی رہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے اس میں کچھ بدلاؤ ہونے چاہیے یا نہیں
میرے حساب سے اس میں کافی بدلاؤ ہونا چاہیے پہلا تو یہی ہے کہ پاردرشتا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر پاردرشتا بڑھے گی تو پاردرشتا بڑھنے سے کئی سدھاروں پر وچار کیا جا سکتا ہے چناوی خرچ امیدواروں کی جانکاری اور رجنیتک دلوں کی جوابدی جیسے وشے بہت مہتوپورن ہے ان میں تو پاردرشتا ضرور ہونی چاہیے
ہاں مجھے لگتا ہے کہ ناگرک شکشا پر بھی زور دینا چاہیے تاکہ وہ لوکتنتر اور سویدھان دان کو سمجھ سکے آج کل ہر ناگرک ویسے تو سرکار نے سبھی کو شکشت ہونے کا ادھکار دیا ہے ہمارے سنویدھان نے لیکن کئی لوگ پڑھائی نہیں کرتے تو ان کو لوکتنتر کا اصلی مطلب سمجھ میں ہی نہیں آتا
بالکل اسی کا رزلٹ ہے کہ لوگ آج کی ناگرک جاگروک نہیں ہے لوگوں میں ابھی جو جاگروکتا ہونی چاہیے وہ نہیں ہے کیونکہ جب آئیں گے تبھی لوکتنتر مضبوط ہوگا اور ایک مضبوط لوکتنتر میں سرکار اور جنتا دونوں کی ذمہ داری کی ہے
کل ملا کر راجنیتی کیول نیتاؤ کا وشے نہیں بلکہ ہر ناگرک کے جیون کو پرباوت کرتا ہے کیونکہ نیتاؤوں کو بھی جنتا ہی چنتی ہے اور ان دونوں سے مل کر ہی تو سرکار بنتی ہے جتنا ادیکار نیتاؤ کا ہے اتنا ہی عام ناگرکوں کا بھی ہے
بالکل صحیح کا اسی لیے ہمیں راجنیتی کو سمجھنا چاہیے ان کے جو بھی کتھن ہوتے ہیں ان پر ان کے آدھار پر ہمیں رائے بنانی چاہیے دیش کے وکاس میں ہم اپنی بھومکا کس طریقے سے نبا سکتے ہیں مطلب کہ دیش کے وکاس کے کاروں میں ہم کس طریقے سے سہاتا کر سکتے ہیں ہمیں وہ سارے کام کرنے چاہیے اس پرکار سے وہ لوکتنتر سوھان چناؤ وا بھاگی داری شکچا روزگار کشی وکاس سنسد میڈیا اور سوشل میڈیا یہاں تک کہ رجنیتک دلوں کی بھمکا اور ناگرک ذمے داریوں جیسے وشیوں پر وستستار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کون سے ایسے کاریہ ہیں جن کے جن کا اگر ہم پریناام دیکھیں تو کافی اچھا پر نام دیتے
ہاں کئی نیتا لوگ سنوھان کا اچھے سے پالن نہیں کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ا سارے نیتا جو ہے وہ بدنام ہوتے ہے اور وہ بولتے ہیں کہ ہم لوکتنتر میں ہیں تو تم ہم سے دبکے رہو ایسا ایسا بولتے ہیں وہ
بالکل لیکن اگر عام جنتا لوگوں سے دب کے رہنے لگ گئی تو پھر وہ اپنے حق کے لیے آواز کیسے اٹھیں گی اس لیے دبنا ہر جگہ دبنا ضروری نہیں ہے جہاں پہ ہمیں بولنا چاہیے وہاں پہ ہمیں ضرور اپنا جو بھی ہمارا وچار ہے وہ رکھنا چاہیے لوگوں کے بیچ پہ
اور یووا لوگوں کو بھی راجنیتی میں آنا چاہیے کیونکہ نیا جوش اور نئی سوچ بہت ہی آگے جا سکتا ہے اس سے دیش مطلب ہر چیز آج کے زمانے جیسی ہو سکتی ہے
بالکل کیونکہ یوؤں کے پاس آج کی نئی سوچ ہے نئی سوچ کے حساب سے سے ان کے پاس کافی نئے نئے طریقے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ بوشیہ اچھا ہو سکتا کام میں سب کی ترقیاں ہے تو اس لیے یوا کو بھی بہت ضروری ہے راجنیتک سمجھے اور راجنیتی میں حصہ
ہاں چلو ٹھیک ہے آج باتیں بہت ہو گئی
س کل کر